السلام عل
ہاں
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کہاں ہو
گھر پہ ہیں اور تم بتاؤ کہاں ہو
ہاں بھابی
کیا کر رہی ہو
ہیلو
کیا کر رہی ہو تو ہم آواز نہیں آ رہی ہے کیا
تمہاری آواز صحیح سے آ نہیں رہی ہے دور ہو کیا
دو
ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں تم بتاؤ
تمہارے کہیں اچھی نیٹ ورک والی جگہ پہ جاؤ تبھی نیٹ آئے گا آواز آئے گی
نیٹورک کی ہی جگہ پہ ہے لیکن تمہاری آواز صحیح سے آئی نہیں رہی لگ رہا تم بہت دور سے بول رہی ہو
بقا تو نہیں اسے دکھا رہے ہیں
اور کیا کر رہی تھی
کھانا کھا رہے ہیں بتایا تو
کھانا کھا رہی ہو اچھا
آگے
باقی تمہاری طرف بارش ہو رہی ہے کیا
نہ ادھر تو بہت بارش بہت بارش ہوئی ہے پورے روڈ پہ پانی بھرا ہوا ہے
ہاں میری طرف بھی اتنی بارش ہوئی ہے میلا پانی تو نہیں بھرا ہے ادھر لیکن بارش بہت ہے
پورے روڈ پہ پانی پانی دوسرا تو کام کر ہی ڈال دوں میں دیک کر سے
اچھا اور یہاں اچھا پانی نہیں بھر تا ہے لیکن یہاں اس طرف پانی نہیں بھرتا ہے ادھر سائڈ بھر جاتا ہوگا
ہاں باجی وہی مین روڈ پہ بھرے ہوئے ہے پانی کنارے کنارے
ہوں روڈ پہ لیکن اتنا پانی تھا
ہوں جی
اور سب ٹھیک ہے
میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا
تمہاری آواز بہت دور سے آ رہی ہے لگ رہا تم بہت دور سے بول رہی ہو
بیلٹ لگا لو ہیلو
ہاں ہاں دید لگا رہے
غلطی جناب پہلے سے لگا کے رکھنا چاہیے تہا تمہیں اب لگانے بیٹھی ہے ہوں
اور کھانے میں کیا کھا رہی ہو
جی میں چاول بتایا تو کیا ہوا ہے ہیلو
ہاں آ رہی ہے آواز تمہاری اب بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے
اچھا
ہوں
کھانا کہاں ہوا ہے ابھی کوئی ہے ہی نہیں تو کھانا کہاں سے ہوگا سب باہر ہے
ہاں
دو لوگ ہاسپٹل میں ہیں دو لوگ باہر ہیں ہم اکیلے
نہیں
مامو کے وہاں
نہیں ماموں کے ہاں نہیں ہے یہی ہے
ہاں
اپنے ہی گھر پہ ہیں
ہاسپٹل میں بیمار ہے گا
ہاں ہاسپٹل میں بیمار ہے بتایا وہ بھابھی ہیں بیمار چل رہی ہیں
ہمم کیا ہوا ہے
ان کے سی کے ڈی پروابلم ہے
جی جی ہوتا ہے
کرونک کڈنی ڈسییز
ہاں
کیا چیز
ب ہوا کیا ہے کڈنی میں مطلب کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گیا کیا ہے
کڈنی ڈیمیج ہو گئی ہے ان کی
ایسے
اے چارانکے مطلب تو میڈیسن زیادہ لینے کے کی وجہ سے ان کی کڈنی ڈیمیج ہو گئی ہے
ہاں وہی پے جو مطلب ہے نا ہائی ڈوس پہلے کچھ مطلب انفیکشن تھا پھر اس کی وجہ سے ہائی ڈوز میڈیسن لینے کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا ہے
ہوں
علاج اب صحیح چل رہا ہے ڈائلسس پہ ہی ہے پورا ٹائم
کب سے کب سے کس ٹائم سے چل رہا ہے
ہو گیا دو تین مہینہ
اواز صاف نہیں آرہی ہے کیا جو بول رہی اس کا جواب ہی نی دے پارہی
آواز پھنس رہی ہے تمہاری
نیٹ ورک والی جگہ پ جاؤ ادھر تو صاف آ رہی ہے
نیٹورک فل نیٹورک کی جگہ پہ ہے
ہمم
ہوں نیٹ ورک فل دکھا رہا ہے بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے
جی
اور بتائیے
کھانا وانا بن گیا
کھانا بن گیا ہے کھانا بنا کے گئی تھی امی بس روٹی بنانی ہے روٹی بنائیں گے ابھی
اپ بناؤ گی کیا
ہاں ہم ہی بنائیں گے
آتا ہے بنانا
آتی ہے بالکل آتی ہے ہاں
کیسی بناتی ہو سہی سے بنا پتی ہو یا الٹی سیدھی
تم کو کیا لگتا ہے ہم روٹی نہیں بنا پاتے اٹس ا گول روٹی نہیں ہم بنا لیتے ہیں روٹی پوری اچھے سے بنا لیتے ہیں کل بھی ہم نے بنائی تھی
ہاسپٹل میں جانا کوئی
کھانا میں سارا بنا لیتی ہوں ایسا ويسا سمجھا ہے کیا ہم کو
بریانی اتی ہے بنانے
اور کیا
ہاں لیکن زیادہ نہیں بنا پاتے ہیں تھوڑی تھوڑی بریانی بنا لیتے ہیں بڑے بڑے بھگونے نہیں اٹھا پاتے ہیں بڑے بڑے
تھوڑی کتی
مطلب ایک کلو ڈیڑھ کلو تک بنا لیں گے اور سوچو اگر تین چار کلو تو نہ تھوڑی نا بنا پاےگے
ھمم
چلو ویج بریانی کسی دن آنا تو ہم تم کو کھلائیں گے نان وج ارے نان وج
ھمم
بنا لیتی ہوں میں سب بنا لیتی ہوں
کیسا بنتا
کیا چی
کیسے بنتا بتاؤ
کیسے کیا بنتی ہے ادھان رکھ دو پہلے چاول دھل کے رکھ دو ادھان رکھ دو پھر اس کے بعد میں گوشت کو الگ پکا تو پھر جب ادھان ہو جائے اس میں چاول ڈال دو چاول کیا چیز
گوشت دھلو گی نہیں
ا تو گود دھو بنا دھولے کون ڈالے گا دھول کے ہی تو ڈالے گا انسان کون ہے جو بنا دھولے بناتا
تو ب روزہ ابھی ہم کو نہیں آتی ہم نے بنا دھلے بنا دیا تو
اچھا اچھا جیسےو نا پورا فل ڈیٹیل بتاتے سب سے پہلے گوشت لانا اس کو چارنا جو گندا پن ہوتا ہے وہ نکال کے ٹھیک ہے پھر اس کو اچھے سے دھول دینا ہا وہ دہی یا نیمبو لگا کے اس کو دھول دینا ٹھیک ہے پھر اس کو تھوڑی دیر رکھ دینا اگر می میگنیٹ والا چاہیے تو تھوڑی دیر میگنیٹ کر کے فریج میں رکھ دو اسے اور ٹیسٹ اچھا تا ہے
ہمم
گوشت کا اور ایک طرف چاول بگو دینا دھلنے کے لیے پھر ادہان کا پانی رکھنا اس میں مطلب تیز پتہ لونگ ایلچی بڑی ایلچی چی دو چمچ نمک جس حساب سے چاول ہو اس حساب سے ڈالنا
ہاں
ٹھیک ہے پھر اس کے ڈالنے پر جب چاول پانی کھولنے لگے خوب زیادہ جب بوئل والا پانی ہو جائے پھر اس میں چاول ڈال دو
ہمم
اور ایک طرف گوشت بھگا دو فریج سے کم از کم پندرہ منٹ میگنیٹ ہو جائے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے
ھمم
پھر اس کو ہے نا وہ پیاز میں بگار دو تیل تیل ڈال کے جب پیاز ریڈ ہونے لگے پھر اس کو بگار دو گوشت کو اس پہ ہے نا لھ سن ادرک کا پیسٹ اور لال مرچا لال مرچا اور تم کو اگر ہرا مرچ چا ڈالنا ہے تو ہرا مرچ کپ وہ ڈال سکتے ہو مسالے کا پیسٹ لونگ ایلچی کالی مرچ یہ سب ڈال دو اچھے سے پھر گوشت جب پک جائے
ہمم
پھر جب ادھر تمہارا ادھان ہو جائے گا چاول ہو جائے گا پھر ادھان کو پسا لو پسانے کے بعد میں چاول اور گوشت کو دونوں کو مکس کر لو اور فوڈ کلر جو آتا ہے فوڈ کلر ڈال دو نیچے سے تیل ڈال دو پھر اس کو ہے نا سیجنے کے لیے رکھ دو بس بن گئی تمہاری بریانی
ڈالو تو پانی میں ملا کےے دودھ میں
کیا چیز فوڈ کلر پانی میں میلا کے
دودھ من ڈالتے ہے میرے وہا توہ
نہیں ہمارے یہاں پانی میں ملا کے بالکل ہیلک کا سب پانی لو زیادہ فٹ کلر تھوڑا سا زیادہ پانی تھوڑا سا کم لے کے تب ڈالا جاتا ہے نیچے تیل ڈال دو گی نا تو اس کی تری اور اچھی ہو جائے گی اوپر سے روسٹ کیا ہوا پیاز ڈال دو بڑھیا بریانی میں
مطلب جب کیا بولے تھے تم تیل تیل رہا ہے اس میں ساگ ڈال کے ہم بگھار دیتی ہے سب تیل ڈال دیتی اوپر سے لے پورے بنا کے دیے ہیں
اوپر سے بھی بہت مطلب بہت لگ اوپر سے بگاڑتے ہیں بہت لوگ پہلے مطلب پہلے نیچے تیل ڈالا جاتا ہے پھر اوپر سے ڈالا جاتا ہے روسٹ پیاز کر کے رکھ لیا جائے تو اوپر سے ڈالا جاتا ہے
ہمم
اس میں بریانی
ہمارے کیا مطلب نیچے سے بھی ڈالا جاتا ہے فوٹ کلر سائڈ سائڈ میں ہمیشہ ڈالنا بیچ میں کبھی نہ ڈالنا سائڈ میں تھوڑا تھوڑا چینج کر کے تاکہ وہ پوری جگہ پہ پھیلاتا ہے اچھا سے گول گول بھی رہ کہ ہم لوگ میرے گھر پہ سائڈ سائڈ میں ہمیں سائڈ سائڈ میں ڈالتے ہیں سائڈ سائڈ سے پورا نیچے تک پھیلاتا ہے اچھے سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ نا کم میں تو گول ڈال دو گی اوپر نیچے کر دو گی پھر وہھر
ہمم ہمم او جلدی جلیبی بناتے ہیں
آ
جلیبی دے تو بنتی ہے گول گول ویسے ہی کر کے ڈالتی ہیں ہوں
ہماری یہ امی ہے نا مطلب سائڈ سائڈ میں دو ویسے کرتی ہیں دو اسی میں ڈال دیتی ہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ وہ نیچے تک پہنچ جاتا ہے پھر جب مکس کرتی ہیں نا